ہلو
ہلو ہاں جناب السلام علیکم جناب کیا حال چال ہیں جناب
کیا میں پرویز بھائی سے بات کر رہا ہوں
ہاں ہاں ہاں جناب پرویز بھائی سے بات ہو رہا آج
جی اور بتائیے پرویز بھائی
سب ٹیک ہے تجامل بھائی اور سب ادھر کے اپنا طرف سے کیسے ہیں سب خیریت ہیں
سب خیریت سے ہے نا
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے آپ کا کیسا ہے
اللہ تعالی کا اللہ تعالی کا کرپا ہے بھائی جان
ہاں ہاں اللہ کے پاس سب میں سب ٹھیک ہی رہے گا آپ کچھ نیا کچھ بڑھا بزنس کر رہے ہیں
بس بزنس تو اسٹارٹ کرنے کے لیے سوچ رہے تھے بھائی جان اسی کے بارے میں تو ہمیں آپ سے آپ کے پاس کال کیے ہیں کچھ صلاح لینا تھا
اچھا اچھا
تو
کس چیز کا بزنس کرنے کا سوچا ہے تجمل کوئی کام
یہی بھائی جان ہم سوچ رہے تھے کہ تھوڑا بجٹ کم ہے اور کم میں ہم سوچ رہے تھے کہ کون سی بزنس کریں کہ صحیح رہے گا اس کا کے بارے میں تھوڑا آپ بتاتے
اچھا کیا ہے تجامل بھائی جان ہم لوگ مڈل کلاس میں ہے نہیں ہم لوگ زیادہ بڑا آدمی ہے نا جاتا ہے غریب ہے مڈل کلاس میں ہم لوگ آ جاتے ہیں اللہ ہم لوگ کا جو بھی دیا ہے وہ سب میں اسی میں ہم لوگ کو خوش رہنا ہے
جی جی بالکل بھائی جان صحیح بول رہے ہیں
جولہ ہم لوگ دیے اسی میں خوش رہنا ہے بس خالی انسانیت شیہ انسانیت جگانا چاہیے ٹھیک ہے نا
جی جی
وہاں نہیں زیادہ دن تکتی نہیں ہے اللہ ویسے کچھ دیتے بھی ہے تو چھین بھی لیتے ہیں
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں
تو ہم لوگ کے پاس اسی کی اسی کے دیکھتے ہوئے کچھ آ کیجے اچھا آپ آپ کا دکان تھا نا یہ کررانا دکان
جی جی کریانہ دکان ہاں اس سمے تو بتائے ہی تھے آپ کو
ہوں ہوں
تو کریانہ دکان جو ہے اب گلی گلی کھل گیا ہے تو ایسے جو ہے اب اتنا نہیں چل پا رہا ہے صحیح سے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ دوسرا کچھ دکان کرتے ہیں
اچھا اچھا
ہوں
او آپا جیسایدیا ہگ چہر تاریخ تو پورا ہے ہے آپ کا دیکھے رہے ہیں سمجھے آپ سی ن ہی دان رکھ کیجیےا سمعک انسادھن رہا سمجھیں نا جیسے برسات آگیا تو برسات کا آئٹم ڈلیے بات سمجھے کہ نہیں
جیسے کھاد بیج ہو گیا
ہاں کھاد بیج چھاتا وتا پلاسٹک سب تیپال وغیرہ جو ہوتا ہے
تو اس میں تو پوننجی بھائی جان زیادہ لگے گا نا
ہاں یہ تو بات تو لگے گا دھیرے دھیرے ڈالیے
ہاں ابھی تھوڑا ڈالیں گے نہیں
ہاں اب ایک بار کہاں سے ہوجائے گا
ہاں ویسے بینک لون دیتی ہے شاید
ہاں بینک لون دیتی ہے ابھی تو کے سی سی بھی لون مل رہا ہے جس سے بھی پیسہ لے کر ادھر ادھر کر سکتے ہیں
ہ
مجھے نہیں کی س سی لون لتے ہے اد ادا اس میں ایڈجسٹمنٹ کر انہوں نے ملا کے کر لیتے
تو کے سی سی جو ہے کسان کے لیے نہیں ملتا ہوگا وہ بزنس کے لیے اگر ہم لینا چاہیں گے تو
زمین ومین ہے نا تھوڑا بہت تجامل بھائی
ہاں زمین تو ہے چار ایکڑ سے پلس ہے
ہاں تو ایک ایکڈ کا لگائی نا ایک لاکھ ملے گا ہم نے پیسہ ادھر لگا دیجے آپ
ج ویسا ہم سوچ رہے تھے بجنس کے بول کے مطلب لیتے
ہوں بزنس بزنس لون وہ بھی ملتا ہے لیکن اس کے بارے میں پورا دیکھے گا نا اب کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں پوچھے گا آپ سے کیا ہے کہ سرکار کے دیکھے گا وغیرہ دکان وکان کا فوٹو وٹو مانگے گا جہاں آپ کھولیے گا یہ سب بگان ٹھیک رہے گا آپ سوچ رہے ہیں تو اچھا
ہاں تو اسی بارے میں سوچ رہے تھے وہی آپ سے صلاح مشورہ لینا چاہ رہے تھے کہ کیا کرنا صحیح ہے
اچھا
ہوں
دیکھیے بزنس بھی ہے نا پہلا مان لیجیے صحیح چیز بھی مان لے خراب اچھے اچھو کم سے لوگ کو اھی کر لوگ ہم لوگ چل تو ٹھیک ہے نہیں چل تو مھیا ہ اپ لوگ گاڑیاں چلانے جا رہے ہیں سبھی لوگ وغیرہ
ہاں فور ویلر تو چلا لیتے ہیں تو فور ویلر سے کیا کر سکتے ہیں
ہوں
تو ابھی جی ڈرائیوری کر کے کتنا کمائیے گا
اچھا اچھا ہاں میرا بھی بھائی وہاں ہے نا ہمار ابھی یہ لائن لگائی چلاتے ہیں
کام چھوٹا والا بھائی
ہاں ہاں
ہاں ہاں ان سے شاید ملے ہم کبھی
ہاں تو تو سب لمبا میں چلتا ہے لائن والا گاڑی چلاتا ہے ان لوگ تین لوگ کا ہو جاتا ہے اچھا خاصا کیا بولے گا ہاتھ میں ہنر ہے کہتے ہیں جو تمہار پیسا کہ ب کر فائ جا تو ہم یہی ٹھیک ہے وہ ہوں اس کو بھی نکاح وکا کرنا ہے اگر کوئی ہوگا ادھر کا نہیں تو بتائیے گا
جی ضرور ضرور بتائیں گے
اچھا میں دیکھ کے
ہوں تو ابھی ان کا عمر کتنا ہو رہا ہے
ابھی تو ان کا لگ بھگ لگ بھگ عمر ہو گیا تیئس سال
تیئس
ہاں تیس سال ہو گیا ویسا بھی ضروری نہیں ہے لیکن سویدہ کما وما رہا ہے اللہ کے دعا سے انشاءاللہ ٹھیک بھی رکھ رہے ہیں
ہاں تو نکاح کے لیے تو سمے مطلب ہو ہی چکا ہے ہوں
یہی سوچ رہے تھے اور کیا ہوگا کوئی سا بتائیے گا
ضرور بتائیں گے بھائی جان
اور سب آپ گھر میں امی جان سب ابو جان سب کے حال چال
سبھی لوگ اچھے ہیں خیریت سے ہیں
اس سمے تو
اللہ تعالی کا رحمت ہے
تو اللہ انشاء اللہ کرے آپی رہے اللہ اللہ کے نہیں اللہ ہم لوگ کسی کو نہیں بگاڑی رہے ہیں اللہ نے ہم لوگ بگاڑیں گے
جی جی صحیح کہا آپ نے بھائی جان ارا نہیں بول ل ب سل ت کیا
گھر میں ابھی سب گھر لگتا ہے گھر ہی میں ہے نا
جی جی جی سب گھر میں ہی ہے ابھی پانی بونی کا دن ہے تو اس سمے کہاں کوئی سب کھیت باڈی میں لگے ہوئے ہیں
اسی لیے گھر میں آپ کا آواز آیا تو ہم لگ گھر ہی میں ہوں گے آپ
ہاں ہاں ہاں گھر ہی میں گھر ہی میں امی ابو سب گھر ہی میں
بیگم صاحبہ ٹھیک ہے نا اپ کا
ہوں بیگم صاحبہ ٹھیک ہی ہے
ہوں ہم بھی یہاں بھی آج وہ سموا کے خالوں آئے تھے اور مامو بھی آئے تھے
ہاں
تو صبح
ہ
ناشتہ پانی کیے پھر بولا جو ہے کہ کھانا وانا کھا لیجیے تو بولے کھانا بریانی کھائیں گے ہم کی بریانی تو ہم لوگ بھی بہت پسند ہے جانتے ہیں کتنا بریانی
تو بیگم صاحبہ کو بولی بلاؤ ابھی تو کھانا کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے اب بن رہا ہے آئیں گے تو پھر ان کو بھیجیں گے
جی جی جی بالکل بالکل خیر ابھی سمے تو ہو گیا بھائی جان
ہوں ہو ہی گیا دس بجے ناشتہ کیے تھے ہم اور مان لیجیے گا
دوپہر کا کھانا کا سمے تو ہو ہی ہی چکا ہے
ہوں ہوں خالو جلدی آتے بھی نہیں ہے آتے بھی نہیں ہے خالی
ہاں
ہاں ماموں بھی جلدی نہیں آتے ہیں آتے ہیں بہت مشکل سے آج کے سمے میں کہاں کس کے پاس زیادہ ٹائم ہے
ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں
آ ہال چال موبائل جو ہو گیا ہے نا سب اسی سے پوچھتے ہیں کیا ہے نہیں ہے
اسی سے لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں کیا پڑھے لکھے کہاں آتا تھا ہم لوگ گھر میں رکتے تھے ماموں آتے تھے خالی آتے تھے کبھی وہ آ رہا آبو جان کے یہ پورا اچھا لگتا تھا
جی جی صحیح کہہ رہے ہیں بھائی
آپ سب اللہ کے فضل سے خیریت ہے نا
ہاں ہاں اللہ تعالی کے کرپا سے سب خیریت سے ہیں اور بتائیے بیگم صاحبہ کا کیا حال چال ہے
کہاں ہے یہ تو وہی بولے سب گیسٹ لوگ آئے ہوئے تھے کے ماموں آئے تھے خالا آئے تھے تو انہیں کے سواد لگے ہوئے ہیں
خالہ آئی تھی خالہ کہاں کی ہیں
حالہ میرا یہاں کے ہے کڑو کے آگے ہے کو دانتے ہے نا
ہاں ہاں
وہی کے ہے
آھرے
ان کا بھی دو بچے ہیں
ہاں
سب ساتھ میں بچہ لوگ ہے تو سب ساتھ میں ہے بچہ لوگ رہتا ہے ایسے بھی من لگتا ہے نا ٹائم
ہوں ہوں
ابھی تو خالا رہے گی دو چار دن ماموں جائیں گے
آپ کا ادھر آئیے کہیں نا کبھی گھومنے کبھی کبھی دوست کہاں بھی گومنے بات کریے
جی جی ضرور آئیں گے بھائی جان ضرور آئیں گے لیکن ابھی جو ہے کام کے سلسلہ میں تھوڑا سمے نہیں مل پا رہا ہے نا کیا کہا جائے بہت سارا بہت سارا کام دھندا رہا رہا ہے اپ تو سمجھ ہی رہا ہے کہ کام کا سمے چل رہا ہے بہان بل کااہ جائ ہ
آتے تو کچھ کچھ بات ہوتا ہے ایک جگہ ملتے
ہاں تو ائیے کبھی ملتے ہیں چائے ہمارے طرف سے رہیں گے
نہیں نہیں اچھا سے منایا تھا
محرم اچھا سے منا اچھا ہی رہا
ہوں
اب جو ہے پہلے کی طرح تھوڑا تھوڑا کم ہوتے جا رہا ہم ہوں
اب ج کلو کر ح گ کیا فنش ن
ہی الگ ہوتا تھا محرم ہو گیا یا عید ہو گیا یہ سب جو ہے شروع پڑھنے کا مزہ ہی الگ تھا
پہلے کا تو بہت مزہ تھا پہلے ہم بچہ تھے
کپڑا نہیں نیا خریدتا تھا تو من ہی نہیں لگتا تھا ایک مہیین دو مہینہ پہلے ہی سے ابو جان کپڑے لے دیجیے کپڑا لے دیجیے لے آتا تھا تٹیلر کے یہاں دیتے تھے سینے کے لیے سلا گیا ٹیلر بولتا تھا یار ہم لوگ بھی بچہ تھا نا بھی جسم کرتے تھے
پہلے پہلے جو ہے ریڈی میڈ ملتا بھی کہاں تھا
نہیں تھا آپ تو کہاں سب ریڈی میڈ جینز شرٹ لے لیے
ہاں ہاں ہوں
انشاءاللہ سب سب اللہ کے ہی دیا ہوا ہے نا انشاء اللہ آپ کے پاس
ہاں
سب دن آگے بھی ہو رہا اور سب
اور سب اچھا ہے بھائی جان تو پھر آئیے کبھی ملتے ہیں ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے پھر
ہوں ہوں ضرور ضرور
ٹھیک ہے بھائی جان خدا حافظ